السلام مالک
وعلیکم السلام ما پیھا ہال چال سب خھل دی سے
ہاں جی ہاں جی سب خیریت خدا کی رحمت ہے آپ بتائیے آپ کی امو اب سب صحیح سلامت
سب خیریت سے اللہ کر
ہاں بتائیے آپ کیا ری کہ مجھے آپ سے کوئی وشے پر ڈسکس کرنا ہے
بس ہم یہی سوچ رہے تھے میں ہم سوچ رہے تھے کہ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا ویام وغیرہ کرنا ہم لوگوں کے لیے کتنا ضروری ہو گیا ہماری صحت کے لیے
ہاں جی ہاں جی بالکل صی فرمایا آپ نے
ہم وہی سوچے تھے آج آج کل ان کا کتنا فائدہ ہو گیا ہے نا ہماری صحت کے لیے کہ ہم ویایام وغیرہ کرتے ہیں تو اس سے کتنا تندرست مطلب صحت ہماری صحت مند رہتے ہیں ہماری صحت کتنی اچھی رہتی ہے
بالکل بالکل صحیح فرمایا کہ ویام اور فٹنس کا ایک اپنا ایک الگ ہی مہتو ہے ہماری زندگی میں کیوںکہ دیکھیے اگر آپ ویام کرتے ہیں تو آپ ایک بیماریوں سے آپ کو حفاظت ملتی ہے کیونکہ اگر آپ نیمت ویام کر رہے ہیں آپ کی جو شریر کی روگ پرتیروگ کمتا ہے وہ بڑھتی ہے اس سے ہمارے شریر کا جو موٹاپا ہے رکت اچ رکت چاپ ہے یا مدھو م دل کی بیماریاں ہے گمبھیر خطروں سے ہمیں محفوظ رکھتا ہے جب ہم اپنے شریر کا پسینہ بہائیں گے تو ہمارے شریر کے جو مزجود ہانیکارک تتو ہوں گے ٹکسن باہر نکلتے ہیں جس سے کیونکہ ویام کرنے ہی ہمارا شریر آ نے سے سنا ہی ہوگا کہ آج کل کے ٹائم میں ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ آپ پورے دس ہزار اسٹپ پوری کیھی جی یا کچھ ہے
بالکل ٹھیک فرمایا جن کو ڈائبٹیز وغیرہ ہوتی ہے ان کو ڈاکٹرس بولتے ہیں کہ ہمیں روز صبح سیر کرنی چاہیے ویام کرنا چاہیے اپنی صحت کا دھیان رکھنا چاہیے
بالکل بالکل سحیح فرمایاپ
آپ نے دیکھا ہی ہوگا ویام کرنے سے ہمیں کتنا سکون ملتا ہے ہمارا تناؤ بھی دور ہوتا ہے تناؤ میں بھی ہمیں کتنی راحت ملتی ہے ویام کا دیک آپ نے دیکھا ہوگا سیدھا سبند ہمارے ذہن سے ہوتا ہے جب ہم کثرت کرتے ہیں تو ہمارے کو کتنی زیادہ مطلب ہمارے کو اندر ایک ہیپی ہارمونس آتا ہے نا آپ نے دیک ا ہوگا ہم خوش ہو جاتے ہیں صبح صبح سیر کرتے ہیں آپ بارک جاتے ہیں جیسے اگر ہم سیر بھی کرتے ہیں تو ہم دیکھو اپنے اسے بھی مل لیتے ہیں اسی بہانے
بالکل صحیح فرمایا آپ نے دیکھیے آپ نے سنا ہی ہوگا کہ جو ہمارے بڑے بزرگ لوگ ہیں وہ کہ کے گئے ہیں کہ پہلا سکھ نروگی کایا مطلب ہمارے جیون میں سب سے بڑا خزانہ ہمارا شریر ہے اگر ہم اس کو سوستھ رکھیں گے اس کو تندرست رکھیں گے تو آپ کسی بھی پرستھی کا سامنا کر سکتے ہیں آپ کہیں کوئی آپ کو کوئی زندگی میں کبھی کدا نہ کھانستا کبھی آپ کو کوئی مشکل آتی ہے تو اگر آپ کا شریر سوستھ آپ ہر چیز کو ٹیکل کر سکتے ہیں مطلب ہر چیز میں آپ آگے اضافہ پا سکتے ہیں کیوںکہ جو لوگ صبح اٹھ کر ویام کرتے ہیں ان کا پورا دن جو ہوتا ہے وہ تجگی بھرا سفورتی سے بڑا رہتا ہے کسرت کرنے سے دیکھیے ہمارا جو بلڈ کا سرکولیشن ہے رک کا سنچار ہے بالکل سوستھ رہتا ہے ماس پیشیوں کو طاقت ملتی ہے روز مرہ کے کاموں میں ہمیں شدت سب چیزوں کا وہ سب ملتا ہے
ہاں آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ ہماری جیسے پرانی سنسکرتی میں بھی ہمیں یہ ایک پراچین سوگات بھی ملئی ہے یوگ یوگ سے ہمارا شریر آپ نے دیکھا ہوگا کتنا لچیلا بنتا ہے ہمیں مانسک شانتی بھی مل آدھتمک شانتی بھی ملتی ہے اور ہمیں ان سب چیزوں سے دیکھو وہ ویام کرنے سے کتنا فائدہ بھی ہوتا ہے ہماری صحت بھی تندرست رہتی ہے ہمیں وم ہمیں تو لگتا ہے ہمیں ویام کرنے کے ساتھ ساتھ اچھی وہ کو پوشٹک بوجن بھی لینا چاہیے دیکھو اگر ہم اچھا اچھی کھجا کھائیں گے تو ہمارے لیے کتنا فائدے مند ہوتی ہے یہ سب چیزیں
بالکل صحیح فرمایا دیکھیے آج کل کے سمے میں سب لوگوں کو اندرا کی بیماری ہے ٹینشن ہے کیوںکہ آپ اگر کسی ویوار وپار کرتے ہیں تو آپ کو کیوںکہ گھر پہ رہتی ہیں اگر جو ان لوگوں کو بھی گھر پر رہنے کا کام کرنے کی تھکان ہوتی ہے شاریرک اور مانسک آپ کا شریر جو ہوتا ہے وہ اندر سے تھکا ہوا ہوتا ہے اگر ہم ویایام کریں گے نیمت روپ سے یا جیسے صبح صبح آپ پارک جائیے پارک میں جا کر آپ ٹہرے آپ کا من دیکھیے کتنا شانت اور گہری نیند میں آپ آتے ہیں آپ کی عمر جو ہوتی ہے وہ لمبی ہوتی ہے آیو آپ کی بڑھے گی خدا کی رحمت آئے گی آپ کے اوپر آپ خوشحال زندگی جی پائیں گے
بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے ہم دیکھو اب ہم ویایام کرتے ہیں تو اس سے ہماری صحت کتنی تندرست ہو جاتی ہے صبح صبح ہم دیکھ جاتے ہیں تو کتنی اچھی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہوتی ہے اگر ہم ننگے پیر گھاس پر چلتے ہیں تو دیکھو ہمیں اس کا کتنا فائدہ ہوتا ہے
ہاں جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے دیکھیے آپ نے دیکھا یوگا کی ویام کرنے کے بہت سارے طریقے بھی ہیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کو لگے کہ آپ یوگا اور پرانیام کر رہے ہیں تو آپ بھائی ا دیکھیے یوگا بھی ہمارے شریر کا ایک انگ ہے اسے کرنے سے ہمارا جو شریر ہے وہ لچیلا ہوتا ہے اس سے ہمیں مانسک ادھیاتمک شانتی ملتی ہے ہمیں اپنی سنسکرتی کی بھی پہچان ہوتی ہے اپ نے بھی دیکھا وگا کہ اکیس جون ہمارا انٹرنیشنل یوگا ڈے سیلیبریٹ کیا گیا ہے جس میں بہت لوگوں نے پارٹیسپیٹ لیا ہے جگہ جگہ یوگا کے وہ لگائے گئے ہیں تو پھر مطلب ہماری زندگی میں دیکھیے نا کتنا دکھایا گیا ہے کہ کتنا ضروری ہے تو اس کارن
بالکل ٹھیک سر یہ تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ اب دیکھو یوگا ڈے چل رہا ہے تو جگہ جگہ ہم بھی گئے تھے پارک میں اپنے شوہر کے ساتھ تو ہم نے بھی دیکھا کہ لوگ وہاں پر یوگا کر رہے ہیں اور مطلب ان کی صحت بھی صحت بھی کتنی اچھی رہتی ہے ہم بھی اپنے شوہر کو بول رہے تھے کہ ہم بھی چلا جایا کریں گے یوگا کرا کریں گے اس سے ہماری صحت بھی اچھی بنے گی
بالکل صحیح فرمایا کیونکہ کارڈیو ایکسرسائز بھی ہے دیکھیے یوگا کرنے کے بہت طریقے ہیں جیسے ایک تو یوگا ہو گیا دوسرا کارڈیو ویایام ہو گیا جس میں دوڑنا تیرنا سائیکل چلانا جس سے دل فیفڑے ان سب کی کاریہ کرنے کی جومتا ہے وہ بہترین ہوتی ہے
بالکل ٹھیک فرمایا ایک س سچ ٹریننگ بھی ہوتی ہے جیسے جم جا کر ہم وزن اٹھاتے ہیں خود کے لیے بھی ایک وزن کرتے ہیں کسرت کرتے ہیں اسے ہماری ہڈیاں اور ماس پیشیاں بھی مضبوط بنتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا
کے کھیل کود بھی ہے جیسے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو بچہ ہے وہ سوستھ رہے اللہ کی رحمت اس کے اوپر رہے تو آپ اس کو فٹ بال کرکٹ بیڈمنٹن ٹینس یہ بہت سارے ایسے کھیل ہیں جس میں بچے کا شریر جو ہوتا ہے وہ تندرست رہتا ہے اور آپ کا بچہ جو ہے وہ بہت آگے بڑھ پاتا ہے
بالکل ٹھیک فرمایا آج کل تو اسکولوں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا تعلیم کے ساتھ ساتھ ان سب چیزوں کے بارے میں بھی کتنا بچوں کو بتایا جاتا ہے کہ تمہارے لیے مطلب صبح ویام کرنا کتنا ضروری ہے چک بی اسکولوں میں تعلیم کے ساتھ ساتھ ان سب چیزوں کی بھی تعلیم دی جاتی ہے
بالکل بالکل صحیح فرما دیکھیے ویام کرنے سے ویکتی فٹ تو رہ سکتا ہے پر اس کے ساتھ ہمیں ان سب چیزوں کا خوراک کا بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ ہم پوری پوشن پوشن ماترا میں خوراک لیں سوستھ کھانا جیسے کہا گیا ہے کہ گاڑی ہوتی ہے اس کو کیا چاہیے بوجن اس کا کیا ہے پیٹرول یا اند نہ تو اسی پرکار اگر ہم کثرت کرتے ہیں تو ہمارے شریر کو کیا چاہیے خوراک
ہمیں اچھا کھانا کھانا چاہیے پوشٹک خانا کھانا چاہیے
ہاں جی کھائیے آپ پروٹین کھائیے وٹامن کھائیے ہری سبزیاں کھائیے اور آپ تلا ہوا نہ کھا کر جنک فوڈ نہ کھا کر گھر کا کھانا کھائیں گے تو آپ جو یوگ ویام ہے نا وہ بھی آپ تندرست ہو کے کر سکتے ہیں بالکل
بالکل ٹھیک کہا آپ نے یہ تو کہ ہمیں ویایام کے ساتھ ساتھ اچھا کھانا بھی ہماری صحت کے لیے بہت بہت ضروری ہو گیا ہے
بالکل بالکل بالکل کیونکہ جو فٹنس ہے جو ویام ہے وہ ایک دن کا مقام نہیں ہے نا اس کو ہمیں زندگی بھر ساتھ لے کے چلنا ہے اگر آپ کو کسی بھی چیز کو زندگی بھر ساتھ لے کے چلنا ہے تو اس کے لیے ہمیں چھوٹے چھوٹے جو اسٹیپ ہوتے ہیں ان کو پورا کرنا پڑے گاب آلس چھوڑنا پڑے گا صبح ارادہ پکا کرنا پڑے گا یہ سب چیزیں بھی ہم لگوں کو کو کرنی پڑیں گی نا
بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے
ہ ہ دیکھیے ویام اور فٹنس جو ہے وہ ہمارے جیون کا ایک حصہ ہے اسے ہمیں کبھی بھی نظر انداز نہیں کرنا آخر میں تو یہی آیا نا کہ ویام جو ہے وہ ہماری زندگی کا ایک مہتوپورن حصہ شریر دی ہمارے پاس
بہت ضروری ہے اللہ تعا لا نے بھی ہمیں یہ رحمت بکشی یہ ہے کہ ہمیں صبح اتنی اچھی ہمیں کو زندگی کی ہے تو ہم اسے اچھے سے ہم وم کرتے ہیں تو ہم صحت مند بھی رہتے ہیں
بالکل بالکل صحیح فرمایا آپ نے آج کا کیا ہوا یہ چھوٹا سا فیصلہ جو ہوگا اگر آپ ویام کرنے کا لیتے ہیں تو آپ کے بوشیہ کو وہ سرکشت صحت مند اور بہتر بنائے گا کیوںکہ اگر آپ سدارن ہومورک پاؤن کرتے ہیں تو آپ کی جیون شیلی اور عمر میں بھی اضافہ کرے گا وہ تو مطلب یہ سب چیزیں ہیں بہت اچھی ہے تو یہی ہے کہ مطلب فٹنیس پہ ہمیں دھیان دینا چاہیے چلیے آپ سے اچھا لگا بات کر کر اس ٹاپک پر
مجھے بھی بہت اچھا لگا اللہ حافظ